السلام علیکم بھائیا
اللام علیکم سر
اور سب خیریت
ہاں سب خہریے ہوتے ہیں آپ سناؤ
امب جن ابو جن بائی جان سب ٹھیک
میں سب ٹھیک ہے س آپ یہ سب ٹھیک ج
سب ٹھیک ہے آ سنائیے آج کل کیسا موسم چل رہا ہے
یہ موسم تو ال رہا ہے بارش کیچرے میں
اچھا ہمارے یہاں پر بھی تھوڑا موسم تو بگڑا ہوا ہے لیکن کچھ یہ ہے مانسونی ہباؤ کے کارن بارش فارش سی ہو جاو آج تو بہت زیادہ گرمییا آج تو آائیولہ مر گئے
ویسے ہی ہمارے یہاں گرمی سھی لیکن ابھی ابھی بارش س ہوئی تھوڑی سی س باتاور ہے وہ ٹھیک ہے اور دن میں تو بہت خراب تھا
یہ آج کل یہ بارش کا ہی مینٹیننس نہیں ہے نا یہ ہمارے تو ہماری وجہ سے تو بگڑ رہا ہے سب
ہاں
جیسے ہم لوگ پیڑوں کی کٹائی کرتے ہیں ایسا پرکرتی کو نقصان دے رہے ہیں تو یہ چیز غلط کہ پر چند پیسوں کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے انسان یعنی لالچ میں آ کر ایک پرکرتی کو نشٹ کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ
یہ تو سسٹم ہے
جبھی تو کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ ہم سب کو اس پرکرتی کا تو دھیان رکھنا چاہیے اس سے کیا ہے ہمارا تمہارا سبھی کا جین ڈپینڈ ہے اسی پر
ہاں بھائی جان یہ کہ پیڑ پودے تو لگائے ہ لوگ لگائےیں تو بہت سویدھا رہی ہے اپنے لیے
ارے پہلے سب سے پہلے ہم کو خود کو لگانا چاہیے جیسے کہ ہم کو میں لگاؤں جب بھی کسی سے بول سکتا ہوں نا آپ لگاؤ گے تو آپ کسی سے جب بول سکتے ہو آپ لگائے نہیں دوسرے کو ایڈوائس دیں تو وہ غلط ہے ہاں تو ہم نے بھی سوچ سوار سب ہم نے بھی سوچ ا پیڑ لگا رکھے ہیں اس سے کیا آ ہے گ اپنے آس پاس گارڈن وغیرہ کھلوا رکھے ہیں تو ان سے کیا ہے آکسیجن ہے وہ شھ آتی ہے کتیں
ہاں واتورن میں بہت اچھا رہتا ہے اس سے ایسے ہمارے یہاں یہبھی گارڈن پارڈن بنا رکھے ہیں بغیچ بایچہ لگ رکھ ہیں اس پیڑ پودے کی بہت سویدھا ہے ہمارے یہاں پر لیکن گاؤں کے لو ہیں بہت سارے کٹائی وٹائی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے واتاورن بہت نشٹ ہو رہا ہے
یہ غلط ہے ان چیزوں کوپتی سے کرونے سے کروں چیزوں سے کیا ہے کہ آج کل پریاورن اتنا خطرا میں چل رہا ہے تم کو پتا ہوگا کہ ویو پردوشن دیکھ لو تم بازاروں میں کتنی واہنے چلتے ہیں تو دھواں کے کن کتنا پردوشن پھیل رہا ہے ہاں جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انسا لاج جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو وایو پردوشن ہے وہ آکاش میں جاتا ہے آکاش میں جا کے سیدھا جو وجن پڑتا ہے اس میں چدر کرتا ہے اور جو ووجن پررت کے کار گرمی بڑھتی ہے نا تو اسی وہیں سے جو بیماری نیو نیو بیماری جو آج پہلے نہیں تھی
ہاں وہ اتپن ہو رہی ہے بہت بہت بیماری اتپن ہو رہی ہیں
گرمی سی گرمی کتنی کاھم وایو پردوشن کے کارن پانی لینا ہوں
یہ وااتورن ہی تو نشٹ ہو رہا ہے بھائی وااتورن سے تو ہوں
ہاںج بھائی جان میرا تو بہت پیٹ خراب ہے آج میں صبح فاسٹ فوڈ کھایا وہ فاسٹ فوڈ اتنا خراب ہو رہا ہے آج کل اتنا آج کل لیور اتنی ڈیمیج کر رکھے اور کیا بتائیں کھانا تک نہیں پچرا سچو اور لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھواتے ہم تو پھر بھی بڑے ہیں بہت
اچھا وہ تو بہت نقصان کرتے ہیں فاسٹ فوڈ ہے تو بہت نقصان دائک ہے
کو فاسٹ فوڈ نہ کھے کی سلاح دیں کیونکہ ان سے کیا ہے کہ لیور کمزور ہوتا ہوتا ہے شریر ڈیمیج ہوتا ہے نا شریر کا پھولنا جیسا مطلب شریر بیسٹ ہیلتھ سپر نہیں رہتی ہے ختم ہو جاتا ہے اندر سے بچہ پھر بھی مانتے نہیں آج کل
ہمارے پریوار میں تو ہماری جو استتی ہیں ہم تو ایسا کچھ ک کھلاتے پلاتے نہ ہ کچھ کھاتے ہیں ہ دیسی کھانا بہت اچھا ہے ہ اس سے ہی سب جیون میں چلے ہ ہمارے ابو آ رہے ہیں ان کی عمر بہت ہو گئی سال تو ہوگئے لیکن ابھی تک ٹھیک رکھے ہیں دیسی کھانے سے
وہ دیسی کھانا اسی لیے تو بیسٹ ہے بھائی جان آپ ایک چیز کا آرڈر لگاؤ تو جو لوگ ڈرنکس وغیرہ ہیل وغیرہ پیتے ہیں اب ساٹھ روپئے کی ایک کلو دودھ آتا ہے اور چالیس روپئے کا وگرام مل تو اس سے کیا دودھ سے پھر بھی ہیلھ بنتی ہے اور د نہتےنا آتا ہے اور ڈرنکس وغیرہ سے کچھ نہیں اور جو اپنے اندر سے لیور وغیرہ ڈاؤن پلیٹلیٹس گرنا ان کیا کیا نئی نئی پرکار کی بیماری ہوتی ہیں تو اب خود سوچے کہ ان کا اتپن ہی تو ہم ہی کر رہے ہیں ان چیزوں کا سیون کر کے
ہاں جی
تو جبھی تو کرو اور آج کل اپنے آس پاس تم بچوں کو دیکھتے ہو تو وہ ٹوینٹی فور آورس ب موبائل کو چلاتے رہتے ہیں گیمس وغیرہ ان سے کیا ہے گ بچوں کا کیریئر بہت ختم ہو رہا ہے آج کل
ہاں یہ موبائل کے کارن بہت ہو رہا ہے لیکن ایسے ہی ہے کہ ہر انسان ہے جو اپنی بچے کو بہت آگے پہنچانا چاہتا ہے ب جان موبائل کو موبائل بہت آگے جائے گا اچھا
ہاں بھائی جان دیکو تم ایک چیز سوچو ہمارے گامؤ میں ایک لڑکا تھا وہ موبائل چلاتے چلاتے پاگل ہےٹ وہ بھرتی ہے تو اتنا مینٹینس اس کا مانسک استھتی بہت خراب ہو چکی ہے یا دش چلی گئی
یہ تو ایک ڈیمانڈ یہی تو لڑکا بہت آگے بڑھی ہے کرریب کرریب سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت جانکاری ہے موبائل سے بہت آگے جائے گا پہلے ان کو نہیں بتا کہ مائنڈ ہے یہ کتنا جیلے گا
جی بھائی جان جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ایک آئیڈیا لگاؤ شکھا پر تو سب سے زیادہ نیگیٹو پرباؤ پڑتا ہے تو موبائل کا ہی پڑتا ہے جو بچہ ہارد اسی کو دیکھے گا اسی کو بولے گا اسی کو کرے گا وہی آچرم میں کرے گا تو شکھا تو ختم ہو رہی تھیھی وہی تو ہے جی بھائی جان جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ آس پاس کسی بھی بچے کو دکیں تو موبائل کے پرتی
ہاں دورا گ اچا وہ تو بہت اچھا رہےا
ہاں ہاں ضروری ہے یہ کیا ہے کہ اس سے دیکھو شکھا کا پرباؤ سب ختم ہو جاتا ہے اور نشہ وغیرہ آج کل اور غلط ششا بھی موبائل سے موبائل میں بہت ساری خوبیا ہیں ان کو یوز نہیں کرتے ہیں لوگ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے غلط چیزوں کی عادت کیوں لگتی ہے بچوں کو اچھی کیوں نہیں لگتی کبھی کسی کو پڑھائی کی عادت لگی ہے کبھی بڑھیا عادت لگی کسی کو نہیں لگتی نا
نہیں لگتی وہ نگیٹو بہت نگیٹو کو بہت پرک کرتے ہیں ب چین جو
بہت زیادہ وہ ان کو اچھا لگتا ہے اس عمر میں ان کو نگیٹو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے انجوائے انٹرٹینمنٹ بہت اچھا لگتا ہے پڑھائی ان کو بورنگ لگتی ہے اگر اس میں چسکا لگنے لگےا تو بہت اچھا لگ گا یہ
ہاں یہ وہگ است جی سب جیسے آج ر میں جائے گا بچہ ایسا ہی سمجے گا وہ
جیسے سنگت جیسی پاؤ گے ویسے ہی کرے گا بچہ موبائل چ رہا تھا ٹئنٹی پراورس وہی دیکھے گا وہی بولے گا وہی کرے گا کچھ لوگ تو نائٹ میں بھی یہ بر رہاتے کہ بندہ آ گیا مار مار گولی
مار بول ہاں یہ پب جی وغیرہ ہے یہ فری فائر ہے یہ گیم بھی بہ
جی بھائی جان پچ حالیت خراب کر رہی اور تم دیکھ رہے ہو آج کل فروٹس وغیرہ کتنے خراب آ رہے ہیں آج کل تو
ہوں
فروٹس توم نہیں دیکھے ہ شام کو آدھا کلو کا تو صبح دس کلو کا ہی ہوتا ہے سیدھا آج کل اتنی ہائی کیمیکل انجیک کسن لگ رہے ہیں بھائی جان
ہاں بہ تو ان سے تو بہت یہ یہی ہے کہ شھ کھانا نہیں ہے تو یہ
اور سب سے زیادہ بیماری تو اسی سے ہو رہی بھائی جان اب تم شام کو دیکھو کوئی چیز پرکرتی پکا کے دے اس پھل کو کھانا اور کیمیکل کے پھل کو کھانا کتنا سواد ڈفرنٹ ہے
ہاں
اور سبزیاں دیکھو شام کو تھوڑا سا کدو ہے اور صبح وہی دس کلو کا بیٹھ رہا ہے کتنے ہائی کیمیکل ہیں یہ سب سب بیماری ہے نا کوئی چیز شدھ نہیں رہی بھائی جان
ہر چیز میں کیمیکلس زز دوائی ہیں یہ سارے پہلے پہلے کھیتی کیسے کی جاتی تھی وہ بہت
دیسی کھاد ہاں ہاں بھائی جان بالکلح آپ سچ بول رہے ہو پہلے دیسیھاد کا کتنا یوز کرتے تھے لوگ
اب تو ڈائی ہے یوریا ہے یہ وغیرہ بہت جا رہا ہے کیمیکل
اب ایک کٹٹا میں اتنی پہلے لوگ پندرہ بیس سو دشمن کا گیہوں اگاتے تھے آج کل پچاس چالیس کیا چیز ہے یہ سب ار ورکیں اھ جی بھائی جان بالکل صحیح ہے تو یہ یہ تو گل ت نہ بائی جان دیکھ خود کاؤ بھی سے کم کھاؤ پر آج کل لوگ مان کر کہاں رہا یہ جب پرکرتی پہ الٹا پرباؤ پڑے گا تو کو آٹومیٹک مارنے لگ جاؤ گے ہم تو سب سے یہی صلاح دیتے ہیں کہ
پر انسان ویسے سمجھتا نہیں کہ پہلے کھیتی بہت کم ہو یہ بہت کچھ کرایا تو ابھی تو ڈال رہا ہے اسی لیے تو ڈال رہا ہے ا انیں کیوں ڈالی ضرورت پڑے کھیت میں وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بہت ہ یہ تو پہلے پہلے پندرہ من سولہ من اتنا ہوتا تھا اب تو چالیس من تک لگ رہا ہے ب کسانوں بھی بہت خوش آ ای سی کاار اٹ نہا ایت تو
جی بھائی جان جی ہم تم لوگوں کا یہ ہے کہ اب یہ آج کل کیمیکل کا یوز کر رہے ہیں بنیا وغیرہ تو یہ ان سے کیا ہے کہ یہ ماحول زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو پہلے کسی چیز کو کھاتے تھے وہ ہر کوئی چیز لے لو بائی جانس سب چیز خراب ہے چم فاسٹ فوڈ تو ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ یہ سوچو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے بیماری اور لیور تو یہ نہیں ختم کر دیتا ہیومن سسٹم کلیئر کر رکھا ہے انہوں نے
ہاں
سریر کی ماس پیشی ہے سب ختم کر رکھی ہیں پلیٹلیٹس جانا یہ جانا بھ سب خراب کر رکھا بھائی جان اپنے آس پاس جتنے بھی بچوں بھائی جان سب کو یہی صلاح دو کہ پیڑ لگائے وہ پردوشن کا دھیان رکھ کہھ اور فون کو کم چلائیں سبھی بچوں کو یہی چلا جی بھائی جان پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ